ہیلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے اور سناؤ
بس ٹھیک کھانا کھایا ہاں میں نے کھایا آپ نے کھایا
ہاں کھایا ابھی کھایا
بچے ٹھیک ہے
بچے ٹھیک ہے
اچھا بچوں نے کھانا کھایا
ہاں کھایا
آپ کو ہوئی فرق
اس نے بھی کھایا
آپ کو فرق ہوئی
تھوڑا ہے
اچھا دیدی ٹھیک ہے
جی جی ٹھیک ہے
اچھا آج کیا پکایا تھا کھانا انہوں نے دیدی نے کیا بنایا تھا
راجما دال پکایا
دال
ہاں وہ ہم کو یہ رہ بادال کھلاتے ہیں روز دو تین دن دن میں رکھتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں پیسہ جمع کرتی ہے
آپ کیوں مانتے ہو آپ بولا کرو گوشت لاؤ چکن لاؤ
نہیں اس کو پیسے کی ضرورت ہے پیسے کی ضرورت ہے نا بہت
ہ کوئی بات نہیں اگر ہوگی ن ضرورت میں دوں گی
ٹھیک ہے
ابھی میرا اپنا بزنس ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے
اچھا ٹھیک ہےیار بچے دوسرے کمرے میں
وہ گئے تھے اسکول
اب سکول گئے تھے ابھی ٹیوشن جانا ہے
ہاں اورج ہے نا ہوپ ڈے آج ہواب ہے نا ان کی ہاں ہ
ہ چھٹی ہو گئی نا نہ اگزام بھی چلتا ہے نا اسی لیے
اچھا ابھی نہیں ہوا ختم ایگزام
نہ ک بھی دےین ہے
اچھا ٹھیک میرے بچے گئے ہی نہیں ہیں پانچ چھ دنوں اس اسے سکول وہ بیمار ہے دونوں
ہاں ہاں
ہاں ان دونوں کو فیور ہے بیٹی کو بھی اور بیٹا اس کو بھی ہے
دوا دینا ان کو
میں نے ان کو دی دوائی مگر ان کو فرق ہی نہیں ہوئی
کھانا کیا کھایا کھانے میں کیا کھایا
ہم نے بنایا تھا چکن اور پالک مجھے لگتا ہے ان کو ہوئی ہے شاید انفیکشن
ہاں ان کو یہ مت دے د میٹ آلو دے دکھ
وہ کھاتے ہی نہیں آئیے آلو آلو وہ کہاں کھاتے ہیں انہوں نے خالی پالک ہائی چکن ان کھایا ہی نہیں
اچھا ٹھ
اچھا آپ نہیں گائے تھے ڈیوٹی
عائش سے ماتا کل جاؤں گا نہیں کل جانا ہے پرسوں س بھی زیادہ ہیں
اچھا آپ گئے تھے نا پھر وہاں ہاسپٹ تو پھر کیا کہاں ڈاکٹر نے وہاں پہ
پھر بولا انہوں نے بولا ہےرس دے کو
اچھا تھرسڈے کو کہ ونسڈے
م ڈ
اچھاچ ٹھیک آپ تب جانسب ہی پھر وہ ایڈمٹ کریں گے اور آپ کو شاید
نہیں اسی دن اسی دن ہوگا اسی دن ہوگا آپ فائل سبمٹ ہو گیا نا کال سب ہم نے کیا ہے
اچا ٹھیک آپ شام کو کچ نہیں کھانا ہلکا کچھ کھانا یہ بریڈ وغیرہ
ہاں
کھانا کھانا یہ نہیں کھانا چاول پھر آپ جب جاؤ گے سویرے وہاں جانا آ کو س دے یہاں آپریشن تھیٹر میں
ہاں
ہم بھی آئیں گے انشاء اللہ
یہ تو تھوڑا یہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے نا یہ تو تھوڑا ہی ہے اس کو کتنا دس پندرہ منٹ لگتا ہم بیٹھے تھے کل آپریشن تھیٹر کے پاس پندرہ منٹ میں ایک باہر آتا تھا
پندرہ منٹ
ادرد پندرہ پندرہ منٹ لگتا تھا ایک پھر وارڈ میں شفٹ کرتے ہیں پھر وارڈ میں وہیں وارڈ ہے وہیں آپریشن تٹر کے سامنے وارڈ ہے وہیں رکھتے ہیں پھر چار پانچ بجے چھٹی دے
اچھا یہ وہاں پر ہوتا ہے یہ گولڈن کارڈ سبمٹ
ہاں ہاں گولڈن کارڈ بھی ہے
ٹھیک ٹھیک
دوائیکال دیا نا سب گولڈن کارڈ بھیہ دیا نا سب کچھ
اچھا ٹھیک ہاں اچھا کیا اس سے اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے
ہاں
ہ بیا ن نے کی نا پال میں کل فون اس نے بیا نے بولا مجھے لگا آپ م آؤ گے یہاں اس لیے میں پہلے ہی بتاؤں گا آج نہیں ہے سر اور سرجری نہیں ہے
اور پھر وہ آیا نا ڈل گیٹ وہ آیا نا ڈل گیٹ ب پھر مزدور نہیں ملا ادھر
پھر کیا کیا اس نے
پھر وہ بولتا تھا میں چلوں گا بےیدسر کسی دن ہو تو کسی دن لے جاؤں گا میں نے تھڑا پانچ منٹ رکو پھر میں نے دوار بندے کو تو آیا سو روپئے دیا اس اس کو چار کٹا اس نے ان گاڑی میں ڈالا وہ بعد پھر گیا
اچھا ٹھیک اچھا کیا ان انہوں نے ورنہ ویٹ کرتے یا نہیں لیتے
تو آیا ہی تھا اسی لیے میں بولا دوسرے وقت اب کیا لے گ
ہاں اچھا کہ اب ہم ہم ہمیں کب دو گے آپ
ہاں لی جا جولائی گ لے جوو
اچھا جولائی کا
گ آؤ جلئی کا لیجا
اچھا ٹھیک
سنڈے کو بھیج دو جولائی کا لے جاؤ لے جاؤ ان کو بھی بولو ایک کروڑا ا بھی لے جاؤ کو بھی دے دو ایک ایک تھوڑا لے جاؤ فی الحال مجھ ل کا
ہاں ٹھیک ہے
ہاں چاول اچھا ہے چاول اچھا ہے
ہاں وہ روز اچھے آپ جب بھی ہمیں بھیچ سے ہو وہ اچھے ہوتے ہیں صاف اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا ہے گند وغیرہ نہیں ہوتا ہے اس میں
اروبع بھی کہتی تھی نا بت چاول بڑھیا تھا
ا ہ اور سناائییں اور ٹھیک ہے سب
ہاں سب ٹھیک ہے سردی بہت ہو گئی
ہاں آپ نے لگائی ہوگی پاور بلینکٹ
نہیں پاور نہیں ہے پاور پاور ہے ہی نہیں تو پاور کا مان بھی میں لگاؤں گا
اچھا ٹھیک ابھی بھی نہیں ہے ہمیں بھی نہیں ہے ہمیں بھی آج دن بھر ایسا ہی ہوا کبھی تھی بجلی کبھی نہیں تھی کبھی تھی کبھی نہیں تھی
بس ابھی تھی بجلی ابھی ہو گیا تین بجے ہو گئے ہو گیا
ہمیں بھی ہمیں بھی کتنے بج گئے تھری الیونتھ ہاں ہمیں بھی ابھی یہ بجلی گئی ہماری بجلی ابھی گئی ان کچھ آ کے لیے مطلب ابھی ا کے لیے
میں ڈالتا تھا نا دوائی میں دوا اسی وقت جس وقت سرجری ہے اس کا اسی وقت کا دوا کل انہوں نے سبمٹ کیا ہے اب جو میں ڈالتا تا ہ نا تین بار دن کو وہ وہ ختم ہو گیا ایک بوتل اور کل دوسری بوتل لیا ہے وہ مہنگا ہے کم سے کم وہ دو سو کا ہے چھوٹی سی ڈراپ
اچھا چھوٹا
وہی ڈالتا ہے سرا مجھے ہو ا ایک مہینے ایک کم سے کم ہو گیا مجھے بیس پچیس دن بہت ڈالتے ہوئے میں ڈالتا ہوں ب دو بار ڈالتا ہوں
پاپا کی بھی سرجری ہوئی تھی نا انکھوں میں تو ان کو بھی بولا تھا پھر دوائی کنٹینیو کرنا جب تک ایک مہینہ ختم ہوتا
یہ ہے نا
ہاں اور
جیسے کانوں کی صفائی ہو ہاں سب ٹھیک جیسے کانوں کی صفائی ہوتی یہ وہ بھی ویسے ہی یہ بھی یہ صفائی بھی ویسے ہی ہوتی ہے
ہاں
ایک
پھر بھی آپ شام کو کچھ نہیں کھانا اس ٹائم جب آپ کو کل مطلب
مگر میں مجھے بولا نا میں کل کل بھی تھا نا ایسا ہی میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا پھر میں نے وہیں سے چائے وائی پی ہے مگر انہوں نے بولا ہے کہ اس کے لیے کچھ پرواہ نہیں ہیں چاے صبح پینا ہے م ل چائے پیو کوئی بات نہیں ہے جا
شام کیا کھانا ہے مطلب
طر رہے جاؤ پ جب کروں گا تب تب پیوں گا
اچھا ٹھیک پھر ہو جائے گی انشاء اللہ فرق
کل کل انہوں نے بولا نا پھر آ
اس میں پین بھی ہوگی نا پھر مطلب جب
پین ہے پین ہوتی ہے کم سے کم دو تین گھنٹے کو پین رہتی ہے
ہاں
کم دو تین گھنٹے کو پین رہتی ہے اس کو
وہ وہ آپ کو وہاں پر اپ کو پھر رات کو بیٹھنا ہے
نہ یہ اگر گیارہ بجے ہو جائے گا بارہ ایک دو تین چار بجے چھٹی کرتے ہیں میں نے کل دیک نا پانچ چھ آدمی کو چھٹی ہو گئی انہوں نے اسی وقت کیا ہے پھر پانچ چھے گھنٹ ٹی کم سے کم باڈ میں اس کو شفٹ کیا ہے دو تین گھنٹے بیٹھتے ہیں بعد میں چھٹی کرتے ہیں
پر رکھتے ہیں رات کو مگر ہم آئے تھے گھر ہی ہم گھر ہی آئے تھے جب بابا کا آپریشن ہوا وہاں پر رات کو بیٹھنا تھا ہمیں مگر ہم نزدیک ہی رہتے تھے ہم گھر ہی گئے تھے اچھا اور سب ٹھیک ہے اچھا اپنا خیال رکھنا جیجو بھائی اللہ کے حافظ ج